والکم
اور فرمائیے کیا حال چال آپ کے
جی سب خیریت سے ہے آپ بتائیے آپ خیریت سے ہیں
ہاں جی اللہ کی کرپا اللہ کا رحم ہے آپ سنائیے اور آپ کے شہز زادہ شہزادی
سب سب جی سب خیریت سے ہیں شوہر بھی سب خیریت سے ہیں جی سب سب خیریت سے ہیں
گھر میں سب خیریت سے ہیں
جی جی سب خیریت سے
ہ اور فرمائے کیا کر رہی تھی
آج میں بچوں کے ساتھ تھوڑا شام کو کل بیٹھی تھی تو بچے بس تھوڑا پوچھ رہے تھے میرے سے ٹیکنالوجی کے بارے میں جی آپ نے دیکھا ہوگا جی
ہاں جی ہاں جی ٹیکنالوجی تو مراد میں ہے تمام زرید ذرائع مشینیں اور طریقے جو انسان کی زندگی کو آسان آرام دہ اور بہتر بنا دیتے ہیں
جی صحیح فرمایا آپ نے جی دیکھیے مشینے اب اتنی ترقی کی مشینیں آگئی ذ ندگی میں کی اتنا آرام ہو گیا
ہاں ہاں ہاں آج کا دور تو جو ٹیکنالوجی کا دور ہی کھیلانے لگ گیا ہے
جی ٹیکنالوجی کا دور اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیے ہمیں اب آپ کوئی بھی کام ہاتھ سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی
صحیح بول رہی ہیں صحیح فرما رہی ہر روز نئی نئی نئی نئی تو ایجادات ہو رہی ہیں جیسے ہماری زندگی میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں مشینوں کی وجہ سے نا بہت تبدیلی آ رہی ہے ہماری زندگی میں
جی اب دیکھیے ہم جیسے کپڑے دھونے کا کام ہی لے لیجے آپ کہ پہلے کتنے دو تین تین گنٹے لگ جاتے تھے ہماری امی جو ہے وہ کیسے کپ کپڑے ہاتھ سے دھوتی تھی پہلے اب آپ واشنگ مشین میں ڈالا کپ کپڑے دھل گئے آپ اور اپنا دوسرے کاموں میں اپنا دوسرے کام کر لیتے
صحیح فرما رہی ہیں ایک ساتھ ہی سارے کپڑے ڈال دیجے اور ایک سادی سب دھوکے باہر نکل جاتے ہیں اور سوکھ بھی جاتے ہیں
کتنی آپ کے وقت کی بچت ہوتی ہے
بہت بہت وقت بہت بچت ہو انسان جو ہے ہم دوسرے کام کر سکتے ہیں اسی میں ہمارے بہت سے کام اسی بیچ ہمارے وہاں سے کام ہوجاتے
جی اب دیکھیے جیسے گرمی اتنی سخت پڑتی ہے آج کل لوگ دیکھیے اے سی چلاتے اپنا گھر میں سکون سے ہے نا اب بچے دیکھو اپنا سکون سے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں بڑے بزرگ ہیں وہ بھی اپنا سکون سے سانس لیتے ہیں اپنا
بالکل صحیح کہہ رہی ہو
جی
اور آج کل آپ کر دیکھینگے صحت کے دوران بھی ٹیکنالوجی میں بڑی اہمیت ہے صحت کے دوران جب ڈاکٹروں کو کو مریضوں جو بیماریوں کے لیے ڈاکٹر ہیں آپریشن میں ان کو کامیابی میں بہت ساری آن لائن مشورے سہولتیں دور دراز سے جو ملتی ہیں اور انہیں آپریشن کرنے میں کئی ٹیکنالوجیاں جو یوز کرتے ہیں کئی جو گھنٹوں کا کام ہے منٹوں میں ہو جاتا جاتا ہے انسان کی جان بھی اسی طریقے سے بچ پاتی ہے جہاں ہم سوچتے ہیں کچھ نہیں ہو پائے گا وہاں یہ جو مشینیں ہمارا اتنا ساتھ دیتی ہیں نہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ٹیکنالوجی دیکھیے اب آپ دیکھیے اللہ کی بہت بڑی نعمت تو میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کی ٹیکنالوجی نے دیکھو انسان کی زندگی بالکل
بالکل بالکل بند گئی ہے سفر ک دوران ہی دیکھ لیجیے آپ سفر میں آپ کو کہیں جانا ہے آپ کی کوئی مدد نہیں کرا آج کل کے دور میں ہم کسی کی مدد لینا بھی نہیں چاہیں گے جیسا آج کل کا دور ہے ایک جی پی ایس جو ایک مشین ہے جو ہمیں رستہ بتا دیتی ہے آن لائن ٹکٹ بک کروا لیجیے آپ یہ بھی ایک نٹیکنالوجی ہے بکنگ کے میدان میں ٹیکنالوجی بہت نے ترقی پائی ہے یو پی آئی نیٹ بینک کنگ موبائل بینکنگ یہ سب کیا ہے ٹیکنالوجی ہے آج کی آج کل کے دور میں جس کے بارے میں کبھی ہمیں پتا بھی نہیں تھا اور آج کل کا دور تو انسان بھی سمجھو ایک مشین ہی بن گیا ہے
جی صحیح فرمایا آپ نے اب دیکھیے اب میٹرو میں آپ سفر کرا ہوگا آپ اپنے دیکھیے وہاں کیسے سینسر سے دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں اب دیکھیے چیکنگ کا جو ہوتا ہے تو طریقہ وہ دیکھیے آپ ایک ایک انسان کا ایسے انسان چیک کرنے لگے گا تو سارا دن خراب ہو جائے گا اس میں کتنا وقت ضائع ہوگا اب دیکھیے جو ڈ وہ ڈیڈکٹنگ کی مشینیں ہوتی ہیں وہ ایک فٹافٹ انسان کی وہ اپنی چیکنگ کرتا ہے اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے
اور ٹیکنالوجی کے جو دیکھیں گے آپ بے شمار فائدے ہیں تو لیکن اس کے کئی نقصان بھی ہیں موبائل سوشل میڈیا زیادہ استعمال کرنا بچوں اور نوجوانوں کو لکھ قیمتی وقت کیا آپ کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں نا اپنا قیمتی وقت کو
جی وہ تو دیکھیے انسان جی جی وہ تو دیک کہ انسان کے اوپر ہے کہ ذمہواری سے انسان اس چیز کا استعمال کرے جی ٹیکنالوجی کا خود غلام نہ بنے ٹیکنالوجی کو خود اپنا گلام ب
غلام بنائے صحیح فرما رہے ہیں آپ زیادہ تر موبائل کو یوز نہ کیا جائے جو آنکھوں کی روشنی پہ بھی جو ہمارے بہت اثر ڈالتی ہیں اپنے اس ٹائم ٹیبل بنایا جائے جس حساب سے ہمیں کہ ہم ہماری زندگی ہماری جو جسمانی صحت ہے کے حساب سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اتنی آنکھوں کی روشنی کو فرق نہ پڑے
جی جی صحیح فرما رہے ہیں میں بھی یہی دیکھتی ہوں آج کل دیکھیے موبائل جو ہے سب سے بڑا بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ بن گیا سبب بن گیا چنتا کا کہ بچے دیکھیے چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں
ان کی آنکھوں کی روشنی جانے کا سب سے بڑا کارن یہی ہے
جی نہ بچے آج کل اپنا ورزش کرنے کے لیے بھی خوش نہیں ہے بچے نہ جا کے بچے کھیلنا جانا پسند کرتے ہیں کہ نہیں ہم موبائل پہ ہی کھیل بھی لیں گے انہیں نہیں پتا وہ کیا کھانا کھا رہا ہے کہ نہیں کھانا ان کو بس یہ پتہ ہے کہ موبائل لے کے اپنا ٹائم وا وقت خراب کرنا ہے اپنا
اور آج کل آپ دیکھیں گے سائبر جرم ہیکنگ آن لائن دھوکہ دھڑی بھی بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف فائدے ہیں تو ایک طرف نقصان بھی بہت ہیں ان کے
جی جی وہی میں نے آپ سے بتایا نا کہ اگر آپ اس کو ذمہ واری سے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اس کے اس سے فائدہ کوئی ہمیں مل نہیں سکتا
صحیح فرما رہے
جی بالکل جیسے آج جو ترقی کے ملک ہیں اتنا وہ بڑ گئے ہیں اور ٹیکنالوجی سے تو آگے بڑھے ہیں
ہم آپ اے آئی کو لے لیجے اے آئی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایک ایسا پیسا زندگی بن گیا کہ آپ کیو کہاں سے کہاں ایک ہی منٹ میں آپ کا کیا سے کیا کر دیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا
جی دیکھیے اس کا سب سے بڑا دیکھو اگر ایگزامپل لو تو دیکھو ویڈیو کال کرنا کتنا پہلے دیکھو آپ کتنا ٹائم لگ جاتا تھا آپ چٹھیاں لکھتے تھے اور کیسے آپ کو وہ مل تا تھا یا کبھی نہیں بھی ملتا تھا ان کو میسج تو آج کل آپ نے ویڈیو کال کیا آپ نے آمنے سامنے ان کو دیکھ لیا کہ کیا ان کو کیا حالات ہے کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں مطلب دوریوں کو اتنا کم کردیا ہے ٹیکنالوی نے آج
ٹیکنالوجی نے ٹیکنالوجی انسان کی زندگی کو ایک طرف آسان بنا دیا ہے تو دوسری طرف اس کو ایک انسان کو ڈر بھی ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہم کہیں کسی ظلم میں نہ پھنس جائیں
جی صحیح فرما
ہاں
دیکھیے جی ہر ایک چیز کے دو پہلو ہی ہوتے ہیں ایک صحیح ہوتا ہے جو ہمیں بہت فائدہ کرتا ہے اور ایک نقصان کرتا ہے جی یہ تو ہمیں اپنے بچے چوں کو ہمیں بتانا پڑے گا آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا آپ کے لیے نقصان ہے
بالکل بالکل بچے تو دیکھو آج کل کی ٹیکنالوجیوں کو ایک انٹرسٹنگ گیم کی طرح لیں گے نا ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو صحیح غلط کیا ہے بتانا
جی دیکھیے بچوں کی سوچ بھی آج کے بچوں کی سوچ بھی اسی سے ملتی لتی جلتی ہوگی اسی کے مطابق ہو گئی ہے جی بڑا جنریشن گیپ ہو گیا آج کل کے زمانے میں بچے سب کام دیکھیے آج اپنا ہو ہوم ورک بھی دیکھے کیا بچے کیا کرتے
ان لائن ہو گیا وہ بھی ان لائن ہو گیا ہے سو سو رہے اے آئی سے منگوا لو چیٹ جی پی سے چیٹ جی پی ٹی سے منگوا لو اور فٹافٹ دیکھا اور کر لیا ختم۔ نہیں کرنا چاہ رہے یہ تو ہے نا استعمال غلط استعمال ان کے لیے نقصان کا سبب بنتا جا رہا ہے
جی جی جی
کہ پڑھائی کے شعبے میں بھی دیکھیے آپ بچوں کے لیے کتنا فائدے مند ہے کہ ان لائن د کے پیچھے مہا ماری آئی تھی تو بچوں کو دیکھے اس اسکول جانے کے لیے نہیں تھا تو بچوں نے دو سال بیٹھے گھر پر اسی کے ذریعے پڑھائی اے آئی کے ٹیکنالوجی کے ذریعے پڑھائی کری ہے نا بچوں نے
صحیح فرما رہے
جی نہیں تو بچے سارے ساری دنیا دیکھو رک جاتی ہے اگر یہ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو جی گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں نے ان لائن کام بھی کیا لوگوں نے
ایک طرح زندگی آسان کر دی ٹیکنالوجی نے ہماری
آسان بنا دی ہے زندگی جی اب چاہے وہ صحت کے اس شعبے میں ہو تو دیکھیے آپ آپ دیکھیے آپ کو کوئی پریشان نہیں ہے کوئی آپ کو دقت ہے آپ کو سجھ میں نہیں آ رہی ہے ایکس رے ہے
صحیح بھائی صحیح بہت مشینیں ہیں یہ تو میں آپ سے بول رہی ہوں ڈاکٹروں کے لیے بھی ایک انسان زندگی بنا دیتے ہیں اگر کسی کی پرابلم میں ہے کوئی کوئی نقصان ہے کسی کو اپنی زندگی سے وہ مشینوں کے ذریعے اس کو آسان بنا دیتے ہیں
جی فٹافٹ اس کو دیکھ کے کہ کیا اس کو پریشانی ہے وہ فٹافٹ ڈھونڈ کے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے کے لائف میں تو لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا کہ ہمیں پریشانی کیا ہے
ہے یہ علاج کے دوران انسان بیچ میں ہی اپنا دم توڑ دیت
جی جی کیونکہ پہلے پتا ہی نہیں چلتا تھا اب ٹیکنالوجی سے انسان کی آپ دیکھے چھوٹی سے چھوٹی نس کا بھی آپ پتا لگا سک
سامنے آ جاتا بالکل منٹوں میں ایک سیکنٹوں میں سامنے آ جاتی ہے رپورٹ صحیح صحیح فرمایا
لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو چاہے بجلی کا بل بھرنا ہے چاہے فون کا بل بھرنا ہے جی اپنا گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو کہیں وقت ضائع نہیں کرنا
ہوں ہوں بالکل بالکل صحیح صحیح
اب دیکھیے ان لائن شاپنگ دیکھ لیجیے آپ جی گھر بیٹھے بیٹھے دیکھے بڑے بزرگ ہیں آپ نہیں جا سکتے انسان کے پاس وقت کی کمی ہے آج کے سمے میں آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں بہت زندگی بہت رفتار پکڑ لی ہے زندگی نے تو آن لائن نے بڑا فائدہ کر دیا ہے اس چیز میں
ہاں جی صحیح فرمایا
جی بڑے بزرگ بھی دیکھو کہیں نہیں باہر جا سکتے ان کے تو اپنا آن لائن اپنا شاپنگ کر لیتے ہیں روزمرہ کی جو چیزیں ہیں ہمیں نہیں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے
صحیح بات ہے ایمرجنسی میں ہمیں کچھ چاہیے تو ہم آن لائن فٹافٹ سے منگوا لیتے نک کٹ دیکھ سکتے ہو آ پ بلنک کٹ ہے اور بھی ایک کھانے کے لیے کچھ منگوانا ہے آپ کو سو زومیٹو ہےس
جی وہی نا پہلے دیکھیے رات ب رات کو جب بچ ج کوئی دقت پریشانی ہو گئی کوئی دوائی منگوانی ہے آپ کو دیکھیے اب آن لائن اب رات ہو دن ہو کوئی سمے کی پابندی نہیں آپ جب مرضی منگوا سکتے
جب مرضی اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو گئی آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے
جی وہی ہے نا بس یہ ہمیں یہ سوچنا ہے اور ہمیں یہ یہ ذمہواری اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے صحیح استعمال کرنا ہے ہمیں ٹیکنالوجی کو غلام نہیں بننا
بالکل صحیح صحیح فرمایا
اپنے اوپر اس کو ہاوی نہیں ہونے دینا ہمیں اس پر اپنا انترن رکھنا ہے اپنا کنٹرول ہمیں رکھنا ہے اس کے اوپر جی چلیے آپ بھی اپنے بچوں کو ضرور یہ سکھائیے گا میں بھی
ہاں جی بالکل بالکل بہت بہت شکریہ آپ سے بات کر کے بہت اچھ اچھا لگا اللہ تعالی ہمیں اس ٹیکالوجی کا صحیح استعمال کرنے کا ایک توفیق ادا
جی جی انشاء اللہ جی خدا حافظ
خدا حافظ